ہاں ہلو ہاں کیا بول رہی تھی اوپر آج السلام علیکم و علیکم السلام
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ارے ہاں میں بھی ٹھیک ہوں ابھی ہم بات کر رہے تھے نا یہ اوپر والے منزل کی وہ فال سیلنگ وغیرہ
ہاںاں تو انہوں نے اوپر والے منزل کی کی تو اب وہ مجھے بول رہی تھی کہ اب تمہارا کمرہ اب سیٹ نہیں کیا ہے بسیے یہ چھات کا کام کیا ہے مطلب بورڈ ووٹ وغیرہ سب کچھ دیا ہے چھت کا
ٹھیک
وہ بول رہے تھے کہ اب اوپر رکھو یا نیچے جہاں تم بولو گی میں مت نہ کہتی کہ اوپر خوب وہ بولتی مطلب یہ میں نے اس کو بولا نیچے رکھو تاک آپ مجھے بلاان نہیں آ سکو کبھی کبھار ہاں سچ میں کبھی خبر دیر ہو جاتی ہے اٹھنے میں پھر اگر آئے بلاان جیسے ماں آتی تھی بلانے تو ویسے اگر آئے گی تو اچھا اچھا رہے گا ت تو اس نے مجھے بولا تو اس نے مجھے بولا نہیں نیچر ڈسٹرب ہوتا ہے مطلب پرسنلی بات ہوتی ہے یا کبھی کبھار انسان ایسے میں اٹھتا واش روم سیدھے چلا جاتا ہے کوئی گزر رہا ہوتا ہے لوبی سے تو اچھا نہیں لگے گا تو آپ اوپر کا ہی یہ کام ل ل تو سیٹ کروا دوں گی میں نے بولا جو ٹھیک آپ کو لگے گا تو وہی کروا دینا
اچھا ٹھیک ہے
تو اب اس نے مجھے کل بھی کال کی کی تھی مجھے لگتا تھا اس کو دکھانا تھا ہم نے کیا کیا کی ہے تو پھر میں نے اس کو فون ہی نہیں اٹھا تھایا میں مسکان کے ساتھ بات میں نے سوچا اس کو برا لگا ہوگا میں نے سوچا تھوڑا برا باز جائیں گے تو میں اس کو پھر آرام سے کال کر
پھر کی بات
کہاں کی میں کہہ رہی ہوں نا بارہ بجیں گے تو اس کے اس کے بعد کروں گی تو میں نے ابھی نہیں کی
چلو اچھی بات ہے پھر بھی لگ تا ہے آپ کی سس بہت اچھی ہے اللہ اس کو ح صحت رکھے
ام ہاں بہت بچاری بیماری ہے اس کو ڈائبٹیز بھی ہے
پھر کہاں یہ ماں یہ ٹھیک رہ جی سر
ویٹ گین بھی ہے بچاری کو اوپر سے بہت مطلب گھر بھی سارا سنبھال ہے بچوں کو بھی کا کیونکہ ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ اسکول جات ہے
اچھا ٹھیک
جو ہے وہ بٹیک جاتی ہے
ہاں آپ کیا کر رہے
اور جو یہ اور جو بیٹا ہے وہ اس اسکول جاتا ہے
ہ
تو شوہر اس کا وہ شو روم ہے ہوتا ہے خود وہ ہوتی ہے کاسمیٹک شاپ میں
کون
ا ماما سر جو ہوتی ہے
وہ کاسمیٹک شاپ پ جاتی ہیں
ہاں ہاں اس کی اپنی شاپ ہے کاسمیٹک کاسمیٹک کی
اچھا وہ بھی مطلب یہ گھر پہ نہیں ہوتا دین بار
ہوتی ہے گھر کا کام سنبھالتی ہے دو چار گھنٹے شاپ
شاپ کہاں پہ ہیں ان کا
گھر سے تھوڑی دور جیسے کہ مطلب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا روڈ اتنا ہی دور ہے
اتنی دیر تو دروازہ بعد رہتا ہوگا نا ان کا
ہاں اور کیا کہتے کہ وہ صبح نکل صبح پہلے کھانا وانا بناتی ہے وہ اٹھتے ہیں کب پانچ بجے وہ سب اٹھ چکے ہوتے ہے
اب آدر ڈال دو جلدی اٹھنے کی
اور کیا آپ تو عادت ڈالنی ہے
ہوں اور سناؤ
اوپر سے ہم صبح نماز کے بعد میں واپس ہوتی ہوں میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے
اٹھو اٹھو اٹھو بچاری
میں پھر بھی نہیں اٹھتی ہوں
ہاں اور کیا اچھا اور شاپنگ کرنے کے ہی جانا ہے
میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے شاپنگ کرنے کہاں سے جاؤں گی
کوئی بات نہیں پیسے بھی آئے گئے انشاء اللہ کر رہے ہیں نا کام آئیں گے انشاء اللہ پیسے تم ٹینشن مت لیا
ہ ہاں ابھی تو فی الحال سات ہزار میرے یہ ہے پتہ جو پرویز تھا نا
ہاں
اس کے سولہ سو تھے
اچھا
اور جو ڈر تھا ہے نا
ہاں
اس کے تین ہزار تھے
اچھا ٹھیک ہے
ان کو میں نے د کتنا ہوا
سولہ اور تین ہوئے چار ہوئے فور تھاؤزنڈ سکس ہنڈریڈ
ہوئی نا تو اور مجھے اکاؤنٹ میں ساڑھے چار سو ہے
بس
ہاں دو سو ج میں ہے
ہاں گ ہوئے ساھے چھ سو
ہوو اور ساڑے چ
اب اور کہئی ساڑھے چار سو ہے آ
اور کئی ساڑھے چار سو ہے یہ
اس کے ماما کو بھی معاہدے کو ڈاکٹر کے بس لے کے تو اس نے ک اس کو شولڈرس میں
ہاں اس نے مجھے بولا تھا کل ہاں اس نے مجھے بولا ہے اچھا
تو اب اس کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے اٹھو تو مجھے خوبل اور میں نے پیسے اس کو در روزہ
کوئی بات نہیں آپ کہاں گئی
میں کہیں نہیں گئی ماں جا کہہ رہی ہے ہیا کو او تمہیں کیا ہوا جیسے شکار ہیں لگ گئی
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہاں میں اسی بات میں حس رہیوں اصل میں ہاں اصل میں اس کی عادت ہے نا میں اس کو اب میں نا مجھے اتنا سامان ہاتھ میں تھا لوگ کی تھی دہی تھی دود تھا اور ٹماٹر روٹی تھی اور ہایا کہا اور بھی پکڑا ہوا تھا اس کو میرے ساتھ عادت تھو ہے نا میں نکلتی ہوں نا سبزی وبزی لگنے تو اس کو یہ ساتھ نہیں لے جاتے ہیں یہ اس کی چوری چوری نکلتے ہیں پھر یہ روتی ہے
آپ لےتی ہو
میں لیتی ہوں مجھے اتنا سامان ہاتھ میں تھا پھر بھی میں اس کو لے جاتی ہوں پھر بہن نے کہا فون بھی س میں اس کو بولا فون کو گولا پڑ اس کو گھر میں رکھو میں کہاں سے میں کہاں سے میں لے جااں
سچ ایک بات بتاؤں اگر میں چلتا ہوتی نا تو سب صحی سب سب سے زیادہ ایزان میرے ساتھ باز آ رہا تھا پتا ہے کیوں کیوںک مجھے پت ہے کیوں مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے آپ کی طرح اس کا رونا اور مجھے لگتا ہے جو اس نے مانگا وہ اس کو اس ٹائم ملنا چاہیے پھر وہ زیادہ ایروگینٹ نہیں بہو
پتا میں کہہ رہی تھی آپ کو میرے اکاؤنٹ ہاں ہاں صحیح میں کہہ رہی تھی میرے اکاؤنٹ میں چار سو اس میں اسی روپے اور ڈالنے ہیں مجھے لون میں نے اس پہ کیا ہے آڈر یہ مساجر روولر م سوولت اب ب لال ہ
ٹھیک ٹھیک اچھا ہے تھوڑا تھوڑا کرو اچھا یہ بتاؤ سونے کا کیا کیا آپ اپنی مطلب سونا کیا لینا ہے آپ کو مائکے والوں کی طرف سے
جو اگر بپ دے کچھ وہ بھی صحی نہ دے تو اس سے دگنا صحیح
اچھا ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے
نہیں مجھے
آپ کا تو پھر آپ کا تو پھر بھی چلے گا مجھے لگتا ہے لینا تو دلہلہن کو ہے نا وہ جو ہماری شا ساحل کی ہونے والی بن دلہن ہوگی
ہاں ب تھا ہ س پ گ بس میں ٹھیک ہوں پتا میرے بھائی نے وولا داغ والی مٹھائی لائی
ذرا مجھے دے دو تھوڑی سی
ایک دیا دو د
اچھا ا مجھے س
نہیں
ا کس دن تو تو جا اچھا
آپ نے کیا کھانے میں بنایا
ہاں میں نہیں بولا نا ٹماٹر گوشت بنایا
اچھا ہاں ہاں ٹھیک مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کیسا دماغ ہے میرا
یاداشت کی خدا کرے رحم مجھے کیا ہوتا ہے یاداشت کی پرابلم سے جیسے میں پاگل ہو جاتی ہوں بات یادنی رہتی ہے اچھا یہ بتاؤ ا جو ادھر ادھر جانے کے کے لیے گھر کے کپڑے ہیں نا ابھی وہ کتنے ہیں آپ کو سب ختم کیے لاگا ابھی بھی بالکل سناائے ہے جو نا یوز کے لیے لگتے ہیں
تو ایسے ہی جانتے ہیں
ہاں
وہ تو ایسے ہی چلتے ہیں
اچ سکچی
ہاں پتاہ ہے مجھے بولا نا ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کے لیے لیکن میں کس کا پرہیز کروں کس چیز کا پرہیز کروں خو خو میں کہہ رہی ہوں کہ میں کس چیز کا پرہیز کروں مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں یا مجھے کچھ ہے ڈاکاکٹر نے مجھے بولا پسو ہاں
کچ بس نے مت کاؤ
کھااتی ہوں سپائسی کھانا
ہوں سپائسیی کانا مست رکھا باقی سب ٹھیک ہے
تو مجھے دیتے تھے خالی ساگ اس میں کیا میرا پیٹ بھرے گا اس ساق سے
ہوں کیا ساگ بھی اچھا اچھی چیز ہے
یہ بہت آج اچھا ہی نہیں کھوتا ہے کھا تو لیے تھی لیکن جب اچھا ہی نہیں
نہیں نہیں اس میں وہ مرچیاں ڈالو لال کلر کی نہیں نہیں لال کلر کی جو شوکت نے آپ کو دیے تھے شاہ بیا نے
ہاں
ہ کائے ک ن چل کائے نہ میں
سے بھی بہت ایک
ہاں یہ ماما اچھا اور سناؤ
میں کیا ہی سنا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے آج بھی تیل زیادہ ہوا ہے ٹماٹر میں اور میری بہن مجھے م تگی کیسک دارا
کیوں وہ تیل نہیں زیادہ یوز پجٹتی ہے
نہیں بہت زیادہ ہو گیا ہے مجھے بہن مارے گی مار ڈالے گی
نے بتانا کیا کر رہنا ہے
اللہ حافظ ہاں ہاں اللہ حافظ